ہلو
ہ ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کہاں سے ہو؟
کشمیر سے بھائی آپ کہاں سے ہو
میں جو کشمیر سےوں کیا حال چال ہے
بس بڑھیا آپ سنا
بس بڑھیا کیا کر رہے ہو
پڑھائی کر رہا ہوں
تو کیسا مزہ آیا کشمیر میں
ہاں
کیسا مزہ ہے کشمیر
بہت مزہ آپ کہاں سے ہو ہاں کیا کر رہے ہو
میں پڑھتا ہوں
گھر میں کون کون ہے
وہ گھر میں بائی ہو بہن ہے ماں باپ ہے ا جھرم کو
بھائی بہن
س کہاں پہ
اور یہی کشمیر میں ہی
کشمیر میں ہی کون سی پڑائی
ڈپلوما
اچھا ٹھیک اور سنا خاص کچھ
بس بڑیا
کیا حال چال ہے کیسا موسم ہے وہاں پہ
ہاں
ایسب اور آپنے گھر میں کون ہے
بھائی بہن ماں باپ
اچھا ج تو آپ کا نام کیا ہے
زاہد آپکا نام کیا ہے
میرا نام عبید ہے
کہاں پہ ہو اس ٹائم
آاں
کہاں پہ ہو اس ٹائم
اور میں بیٹا ہوں گھر میں ہی آپ کہاں
گھر کے باہر
اچھا
کھاراب
ایسا مزہ ہے
بہت
اور کچھ
بس بڑھیا
کھیلنے والے نہیں گئے کھیلنے نہیں گئے آج
جاؤں گا نا
کون سی گیم کھیلتے ہیں
والی بالل
کیا
ہاں آپ کون سی گیم کھیل رہے ہو
نہیں میں سب کچھ کھیلتا ہو
ٹھیک
ہوں
اور اور کچھ خاص
کی ختم
نہیں ابھی نہیں
کتنا ٹائم ہے یہ
ہاں
ابھی کتنا ٹائم ہے
ابھی بہت ٹائم ہے
میں بھی ڈپلوما کرتا ہوں
ہاں
یہ بھی ڈپلما کر تا جی پی میں جی پی آپ کہاں کر رہے ہو
جی
اچھا اچھا اچھا یہ کیا ہے آپ ایج کیا ہے آپ کی ایج
ایٹین
ٹھیک
آپ کی ایج کیا ہے
امی ٹوونٹیم
ٹھیک
ہوں
اور کچھ
بس بڑھیا آپ سناؤ
بس بڑیا
کشمیر میں کہاں سے ہو
کشمیر میں پلوامہ ہاں آپ کہاں سے
جگہ سے
میں طال سے ہے نا
ٹھیک ہے
اور پڑھائی کیسے رہی ہے
بہت اچھا
اچھ
ہاں
بھائی کیا کرتا ہے آپ کا بھائی
ہ
بھائی کیا کرتا ہے آپ کا
وہ بھی پڑتا ہے
نا کچھ خاص
آپ سناؤ کچھ
س آج نہیںی پھر پڑھنے
ہاں ابھی آیا
اور کیا کرار رہ ہے ہوگ
بس گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوں ہ
اچھا اچھا والی بال کب کھیلتے ہو
ہاں
کھیلنے کب جاتے ہو
پانچ بجے کے بعد
اچھاھ ا بھی نہیں چھیتے ہیں
نہیں ابھی تو بہت دھوپ ہے
اچھا دھوپ ہے وہاں پہ ہمارے تو یار ٹھنڈی ہے بہت بارش ہو رہی ہے باریش اور سنا توں
السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک
اور سنا تو کچھ
آپ کیا کر رہے ہو اس ٹائم
اور میں بیٹھا ہوں یہیں پہ گھر پہ ہی چلا رہا ہوں فون فون چلا رہا ہوں دیکھتا ہوں موویز ووویز اور کیا کروں گا
کھیلتے ہو
ہاں ہاں میں کھیلتا ہوں پب ج آپ کھیلتے ہو
ہاں ہاں
اب مزہ نہیں ہے اس میں اب پبنی میں
پیر ساتھی تو گ روں
آپ کھیلیں گے کھیلیں گے کبھی
ٹھیک ہے سر
ہ آپ کتنے بجے جاتے ہو کالج کوئی نہیں
ہ ساھے نو
ساڑھے نو واپس کب آتے ہو
پانچ بجے چار بجے ہاں آپ جاتے ہو کالے
ہ میں جاتا ہوں بیچ بیچ میں ہی
اچھا ٹھیک ہے
ہاں س اور سناؤ
بس آپ ہیس سناؤ کچھ
مزہ ہے وہاں پہ تمہارے گاؤں میں
آ
مزہ ہے تمہارے جاننے
ات بہت مزہ آئے
اچھا ٹھیک ہے پہاڑ ہے وہاں سے
ہاں
ہاں
ہاں ہاں
اچھا اچھا کبھی آئیں گے گھومنے وہاں پہ آپ جاتے ہو پہاڑوں میں گھومنے وومنے کبھی
ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک اور سنا کیا حال چال ہے ڈگری کا خاتم ہو ا ڈگری
لاسٹ ایئر ہے
لاسٹ ایئر ہے آ اچھاٹیک مے بھی دو سال ہیں میں نے یہ بھی اسٹارٹ کیا آپ کس میں کار
میں کہ نکل آپ
میں کرتا ہوں سول میں
ٹھیک
ہاں آپ اسلام یورسٹی میں کرا رہے ہیں
ہاں اسلامم یونیورسٹی ہاں
یہ ہے ایک ایک دن مزہ کہاں ہے وہاں پہ
ہاں
مزہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کے وہاں مزہ ہے
مزہ آ ہے آئیو ایس ٹی میں
ہاں وہاں پہ مزہ نہیں ہے ہماری دیوالی میں
صرف دھوپ ہے بہت
ہاں وہ تو یہاں بھی ہے
ا وہاں تو ٹھنڈی آ تو ب رہے وہاں
آئیو اشٹم تو بہت دھوپ ہے
ہاں وہاں پہ تو دھوپ ہے وانتی پور ن
ہاں
سری نگر میں اس سے کام دور تھ ہے تھوڑی
ہاں ہاں
ٹھیک ٹھ آپ کا بھائی بھی یہی رہاتتا ہے
میںائی
اچھا ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے
او کتار پ آئی ج
اچھا ٹھیک ٹھیک کیا اس ن ختم
نہیں اب نہیں آپ کا بھائی کیا کرتا ہے
وہ بھی پڑھتا ہے
کہاں پہ
وہ باہر پڑھتا ہے نرسنگ کرتا ہے وہاں پہ
بت کس جگہ؟
باہر وہ پنجاب میں بٹتا ہے
ٹھیک
ہاں ہاں بہن کیا کرتی ہے آپ کی
ٹھیک ہے پھر
ہاں ہاں اور کیسے جا رہے دن
اور بہت بڑھیا
اچھا ٹھیک ٹھیک
بائی کا نام کیا ہے
ہاں میرا بائ کا نام بائی کا نام کیا ہے
شاہد
اچھا ٹھیک ابھی بارش ہو رہی ہے وہاں سے
نہیں یہاں پہ تو بہت دھوپ ہے
اور یہاں سے بھی بارش ہو رہی ہے بہت
ھم
ہ
ابھی کھیلیں گے نا ہم والی بال سب بہت مزہ ہاں ہاں
چاہ ہم میں بھی قوالی وال ہمیں نہیں آتی ہے گھر میں
کاؤں گا
نہیں آ کا چ بھی آس نہیں ہ تو
ٹھیک ہے پھر
اور سنا خاصا
آپ ہی سناؤ ک مجھے کچھ پت ہی نہیں ہے
اور د پہ یہاں سے د دھپ میں بہت تگ کیا میں نے بولا دھوپ ہے یہاں پہ بہت دھوپ یہ تان کیا ہے یہاں پہ
پ تو بہت دھوپ ہے
اورر کیا آپ مزے میں پہاڑ پہاڑ ہے وہاں سے آپ کے تو وہاں مز ج
ہاں ہاں
سرو ہے کیا
ٹھ
اور سنا کچھ
بس بڑھیا آپ ہی سناؤ پ یار
بس بڑھیا تھا بیھا بیٹھا سبھی کرتے ملاقات ہاں
تی س ہے س
اچھا اچھا بیٹھو بیٹھو پگو مگلی خوود خاص بج کرڑ تو